السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سناو
پلیز آپ وہاں سے ادھر سے نکلو تھوڑی سی آواز آ رہی ہے کسی کی
کیا کرو میں ماما بات کر رہے ہیں وہ آپ نے کیا تھا نا زری دیدی کو کال وہی کر رہے ہیں واپس
اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ سنا ؤ آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے لیکن خود میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے پھر سے ہوا نیک میں وہی اور پتہ نہیں مجھے الٹی بھی لگ رہی ہے پھر سے
ارے
ہاں
پھر نہیں گئی ڈاکٹر کے پاس تم
کہاں جاو گی وہ کل ہے نا شاید
اچھا ہاں ہاں میں نے کیا تھا کو
ہاں تو کیا کرتے
اچھا اور سناؤ پھر دوائی کھانی تھی کچھ
مما نے لائی تھی پرسو کچھ ہاں اور کیا ماما نے لائے تھے کچھ ٹیبلٹ وہ میں نے کھائے لیکن آج ابھی پھر سے ویسا ہی ہوا
اور
بس شکر اللہ کا آپ سناو
بس شکر ہے اللہ کا کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی یہ ماما کے پاس بیٹھے تھی اب وہ کر رہی کسی کے ساتھ بات اور میرا بیٹا جو ہے پاگل بیٹا
اچھا
تو وہ اس کو بوٹل سے اوپر سے پانی پھینک رہا ہے
اچھا اچھا
آب وہ م وہ میری سفارش کر رہی ہے
اچھا اچھا وہ بیٹی کہاں ہے
وہ ابھی وہی ہے مجھے پتا نہیں آئے گی یا ادھرنی بیٹھے گی ابھی پورا نہیں پتا
ہاں آپ بول رہے تھھی نا ز اپنے پاس میرے بھی کچھ کازن کے ڈاکومنٹس ہیں
اور کیا وہی میں نے بولا نا ماما ماما کو اس کو بولا ماما بول رہے ہیں اس کو اوک مجھے بول رہی تھی مجھے سات آ جاؤ ہ
اس نے ابھی تک نہیں اس کو بنایا وہ
اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں آپ کو پتہ ہے لیکن ایک بار دونوں کی نا میں یہ بھی خود گھر سے بہت زیادہ مطلب بہت نا بہت حدھ سے زیادہ
اچھا
یہ مجھے پرسو اتنا فورس کر رہی تھی ا وہ انڈیپینڈنس سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے میں نے کہا میں بناؤں گی لیکن میرے پس اب پیسے نہیں ہے اس نے کہا اب بناؤ میں آپ کو بولتی ہوں ہر بار کام آئے گی وہ یہ
ہوں
تو بول رہی تھی میں نے کہا یہ نہیں میرے پسب بھی پیسے نہیں اگر آپ ویٹ کرو گی پھر تب جب مطلب جب اس کے پیسے آئیں گے آپ ویٹ کرو گی تب تو پھر تبھی دوں گی یہ اس نے مجھے اتنا پورس کیا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے میں کیا کر کے میں نے پھر بنا ہی نہیں
آپ نے جو وہ کیسز بنایا نا وہ دو اپنے کزن کا اور اپنا اس کی ایج اس نے کتنا بول تھا اس نے اس کو سیون
پہلے چار چار بولا تھا پھر میں نے اس کو ساتھ دیا
پھر دیا آپ نے اس کو سیون
ہاں اور کیا اس نے مانا ہی نہیں اس نے کہا پہلے ہی دے دو
اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے نا اگر اس کو نہیں ہوتا ہے کام پیسے دیتی ہے واپس
اب چھوڑو نا مطلب اپنے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اب مطلب دو
اس لیے میں نے آپ کو ہمیشہ بولا ہے پچاس بر دوسروں کی مت لیا کرو یہ اگر اپنے پیسے بھیکھھائے گا نا کوئی اپنا ایک بات ہے اپنی خود کو سمجھ سک انسان نی لط ہے جب دوسرے کے معامل میں پڑتا ہے نا ان س ہمیشہ کے لیے پھنس جات ہے پھر
آپ کو یہ مسئلہ ہے نا آپ سب کے معاملے میں ٹانگگر آتی ہو
صحیح صحیح
اب زیادہ ہی بن گئی ہو دادی
دادی اماں
ہاں
اچھااچھا اب
اپنے کام سے کام رکھا کرو
ہاں اب آپ ایک کام کرنا کل میرے ساتھ آنا
کہاں
اور مجھے وہ ٹیلر کے پاس دادی کے کچھ کپڑے ہیں اسے کہا کو ارے وہ والے نہیں وہ بھی ایسے ہی ہے میں کہہ رہی ہوں نہیں کہاں ڈالے ابھی
اور کجھے فرصت ملے گی نا
ہاں
اب سرے انناصر بیٹ مانگ بھی گئے ہیں اس
نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی ڈالوں گی میں کنفرم ابھی ڈال کے رکھوں گی
تو کیا بول رہو ٹیلر کے پاس
میں کہہ رہی ہوں میری دادی کے کچ کپڑے ہیں ٹیلر کے پاس اس کو میں نے بولا تھا پیرن جلدی دینا
اچھا
میں نے کہا اس میں نے اس کو بولا تھا پیرن جلدی دے نا وہ ڈالنا ہے کل وہ لوگ کو شام کووار نکلی نا ہیا کو کٹنگ کر ل وہ باہر تھا شاپ کے پاس تو میں نے تو بولا تیار ہے کبھی اسے کا ہاں پیرن ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اسے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ وہ باقی کر رہے ہیں اب وہی ڈالنا ہے اس کے پس وہ جو تلا لگاتا ہے نا ب وہ آپ کو کم کرتا ہے نا کچھ اس لیے مجھے سانا اس کو بولیں گے اس لیے میںگانا
دلے والے کے پاس
ہاں
جو باہر ہے
جنا وہاں پہ ہے ہاں
جو وہاں ہے مطلب ممی کے ماما کے پاس کی یہاں پہ ہے باہر
نہیں یہاں پہ کون سا ہے باہر
جیسے نانی کو ڈالا ہے نا وہ سارے سوٹ پ جس کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو چکن کاری سم تھنگ
نہ مجھے اس کا نہیں پتا ہے میں دو اس کا بول رہی ہوں
اچھا وہ بول رہی ہو جو ممی کے ماما کے پاس رہتا
ہاں ہاں
تو مجھے کہاں جانتا ہے وہ انیں کو ہے اس کے ساتھ جان پہچان ینانی کو ہے اسی کو لے جانا سا
آپ اسی کو لینا ساتھ میری نانی کو ہی
ٹھیک ہے
ہاں ایک بار بولو میں آپ کی بہن کے ساتھ صبح بات کر رہی تھی
ہم ہم
تو میں نے اس کو بولا وہ یہ کانگریچولیشن اس نے بولو پہلے ایک طرف سے آپ نے اب کیا مجھے فون آپ نے مجھے فون ہی نے کیا کیا کنگریچولیشن بھی نہیں بولا تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے اپ کی سسٹر کو بولا اں اب آپ سے آج ہوئی بات ہو آج آپ کو بھی بولا تو میں نے پھر بولا اس کو جہاں پہ آپ کی شادی ہونے والی ہے ان کی کاسٹ کیا ہے تو اس نے بولا سیم جو میرے ہسبینڈ کی ہے
اور کیا
تو میرا دل گارڑڈن گارڈن ہو گیا
مجھے پتا کی اللہ کی قسم یہی بات ہوگی اور کیا ہے نا وہ تو وہ تو ا میر ہی ہے اور کیا
مجھے کہاں پاتا تھا
ھمم وہ بھی امیر ہے تو آپ نہیں جانتے ہو اور اس کا جو یہ ہے نا مطلب ہونے والا سسر
ہاں
وہ آپ کے سائڈ سے ہی کام کرتا ہے بولا نا میں نے کہیں پیکس پہ
ہاں ہاں ہاں ہاں اور
پھر تو وہ بالکل ہوگا ہی نہیں کہ جیسا
سچ میں اور وہ بول رہی تھی کہ ان کا بھی کچھ کام چل رہا ہے مکان کا
ہاں اندر سے وہ فلورنگ وغیرہ کا سیلنگ
اچھا اچھا لیکن ایک بات ہے نا اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کام پتا کرتے مکان میں
وہ جانتا ہے اللہ کو کیا کہہ سکتے
میں بول رہی اب انسان کو کیسے پہچانیگے
اور کیا
مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ
کیا کر سکتے ہیں
اور کیا اب بولو میں نے اس کو پھر کیا آپ نے کیا کیا اس نے بولا پھر ہم بھی تھا کے ہوئے تھے ہم نے ان کو بولا ہمیں بھی ہم نے ابھی ریسینٹلی شفٹ کیا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا کام ہے گھر میں
توبھی ان کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اس کی بات ہوئی ہوگی ہم نے تو ان کو بولا ہے نا کہ ہم نے مطلب شفٹ کرنا ہے کچھ کام ہے وہ یہ وہ ہمارے کال کا ہی وائٹ کر رہے تھے
وہی بول رہی تھی وہ بھی بول رہی تھی وہی بولا کی ہم نے ان کو بولا ہم نے شفٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کا بھی کام چل رہا ہے مکان کا اس نے بولا ہم لوگوں بولا ہم ابھی بھی کر رہے تھوڑا سا یہ سیٹل مگر سامان وامان تو ہمیں تھوڑا ابھی ٹائم لگے گا اس دن بولا مجھے لگا وہ بھی کریں گے کام فینش اور ہم جب تک تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اس کے بعد
ارے کیا بتاؤں میں کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس نے پتا نہیں مطلب کچھ مطلب جو اس کا ہونے والا پتی ہے اس نے اپنا روم کچھ نیچے بنایا ہے
ھمم
اور یہ اس کو اس نے بنایا تھا اٹیچ واش روم مطلب پیچھے سے اس کو تھا نہیں اب بنایا تھا پیچھے سے اٹیچ واش روم کچھ
ہمم
تو اب پتاہ نہیں اس کا کہ ہوا پیچھے سے مطلب دیکھو عقل دیکھو نا انکی کیا ہے پیچھ سے جو واش روم بنایا ہے نا وہ بناوہ بنا ہے کسی اور کی زمین میں
ہاں ہاں
وہ کسی اور کی زمین میں بنایا ہے
اچھا
شاید وہ اپنی ہی ہے ان کی کچھ ماسی ہے کی کچھ لیکن ہے نا کسی اور کا مطلب اپنا نہیں ہے
ہاں وہ تو اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے
اب پرسوں کچھ ہوا ہے تو مطلب وہ آئی نا اس نے بولا ہے کی مطب مجھے اپنا یے زمین مطلب میجر کر کے رکھنا ہے کتنا ہے میرا وہ یے
ہمم
پھر جب اس نے بولا ہے کی دیکھو پھر وہ بولے پھر سے توڑنا پڑا
اللہ وہ نیا ہی بنایا تھا
اور کیا نیا بنایا مطلب بنایا تھا اندر سے اس کو کام کرنا تھا
اچھا
وہ توڑنا پڑا پھر سے انہوں نے دیکھا مطلب اصل میں کیا ہوا ہے ان کو انہوں نے ان کو آنگن سے چھڑا ہے کچھ زمین اور پیچھے سے لیا تھا واش روم کے لیے
اچھا اچھا
انہوں نے وہ بھی کھایا
یے بھی کھایا
ہاں
اچھا ان کو ہے کچھ زمین اس کے علاوہ کچھ زمین ہے ان کے پاس ادھر کتنی ہے
پتو نہیں میں نے سننے میں آیا پہلے کچھ دس تھی
ہمم
اسی میں سے کچھ بھیجا ہے
ہاں
پہلے دس تھی اس میں آدھا کچھ بھیجا ہے
اچھا
اسی میں کچھ بھیجنا ہے پتہ نہیں پھر کیا کیا ہے ان پیسوں سے اوپر یے اوپر کی منزل بنا ہے یا کچھ کیا ہے
ہمم
اب شاید سات کی چھ ہے ایسا ہی کچھ
ہاں اچھا بول رہی تھی میں نے بولا آپ گھر میں کون کون ہے تو اس نے بولا ہمارے گھر میں ہے میری دو نند ہے وہ چھوٹی ہے مجھ سے
ہمم
میرا ہسبینڈ ہی بڑا ہے وہاں پے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے مجھ سے دو سال بڑا ہے
ہمم
اور اس کی بہنیں چھوٹی ہے ایک ایٹتھ میں پڑھتی ہے اور ایک یے جاتی ہے کہی بوٹیک پے
ہمم ہمم
بس یہی بولا ایک سیکنڈ میری بیٹی کو لگی
پھر سے آیات کو کیوں لگتی ہے ہر بار جب بھی آپ کال پے
یے مت نا بیٹھتی ہے ایک جگہ
کیسے لگی اس کو
کھل رہی تھی میرے اپر سے اچھل چھلانگ جیسے ماری پھر گر گئی
اچھا
نہ میری جان اب رو رہی ہے اب میں ایسے چپ کر رہاتی ہوں میں آپ تم سے بعد میں بات کر توں ٹھیک ہے
ٹیک ہے کوئی بات نہی